ہیلو سلام و علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں انشاء اللہ آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں میں بس بیٹھی ہوں آپ فرمائیے آ پ کھانا لائی
جی ہمارا کھانا وانا سب ہو گیا ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اب شام ہو رہی ہے تو بس بیٹھے ہوئے ہیں ہم یو ہی
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ نے کھانے میں
ہم نے تو دال چاول پکایا تھا کھانے میں ہمیں دوپہر میں نا تھوڑا ہلکا کھانا ہی پسند ہے جیسے کی دال چاول اچار گرمی کے موسم میں تو یہی ساری چیزیں اچھی لگتی ہے کھانے میں
جی ماشاء اللہ بالکل جتنا ہلکا کھانا کھائیں گے اتنا زیادہ بہتر چکنی چکنائی کا کھانا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے نقصان ہو جاتا ہے اور زیادہ بھی نہیں کھا سکتی گرمیوں میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ آپ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں آپ نے اپنا کھانا کھایا
جی ہاں بالکل میری امی امی جان نے ہیں بریانی پکائی تھی اور گوڈ پکایا تھا اور دال چاول پکائی تھی
جی جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے یہ تو بڑی اور بتائیں کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر پہ سب خیریت سے ہے
ہاں جی ماشاء اللہ میرے گھر میں سب خیریت سے ہے میں بھی بس بیٹھی تھی تو میں نے سونچی کیوں نا آج ہم موسم کے بارے میں گفتگو کرے آج کا موسم نا اتنا سھانا ہو رہا ہے
ضرور ضرور موسم تو آج کا بڑا سہانا ہو رہا ہے کیا ہے بارش کا موسم قریب آ رہا ہے تو موسم تو آج کل بڑا ہی سہانا ہوتا ہے
جی جی ماشاء اللہ ہمارے یہاں پہ کیا دو دن سے بارش ہو رہی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے چاروں طرف کیا ہے ہریالی چھائی ہوئی ہے اور نہ کوئل مور سبی کی بھی آواز سنائی دیتی ہے اور خاص کر جو میڈک وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تو آواز بے حد ہی زیادہ سنائی دے رہی ہے بارش کے موسم میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بارش کے موسم میں یہ سارے پکشی جانور یہ ساری چیزیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہے اور پشو پکشیوں کی تو اتنی آوازیں آتی ہے ہمارے پیچھے بھی تھوڑے پیڑ وغیرہ ہیں ہمارے گھر کے پیچھے وہاں اتنی ساری پکشی رہتے ہیں وہ دن بھر آواز کرتے رہتے ہیں ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے ان کی آواز سننے میں کہ ہم کیا بتائیں آپ کو
جی جی ماشاء اللہ بالکل برسات کے موسم میں ہے نا صبح ہی صبح مور کی آواز کویل کی آواز کتنی سہانی آواز لگتی ہے انکی
جی ماشااللہ پر کویل کی آواز تو اور زیادہ پیاری لگتی ہے سوننے میں
جی جی ہاں ویش نا آپ کو کیسا لگتا ہے یہ برسات کا موسم
ہمیں تو برسات کا موسم بے حد ہی پسند ہے بس یہ ہے کہ برسات زیادہ نہ ہو مطلب کم کم ہو کہ ہاں انسان گھر سے باہر اور گھر کے اندر مطلب اچھے سے رہ سکے تاکہ کوئی ان کو تکلف نہ ہو ان ساری چیزوں سے
جی جی ماشاء اللہ نا زیادہ بارش ہو جاتی ہے نا جگہ جگہ لے جاتے ہے جانے آنے میں بھی دککت رہتی
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ زیادہ بارش ہونا بھی صحیح نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے بہت سے راستے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں تک میں پانی چلا جاتا تا ہے پھر انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تا ہے پھر انہیں اسی وجہ سے بارش مطلب بارش بھی کم ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور میں نے کئی سبقوں میں دیکھا تھا یہ برسات کے موسم میں کیا شہروں میں جو گڈے ہوتی ہیں ان میں کیا مچھلیاں آ جاتی ہیں تو جو مچھوارے ہو وہ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں بہت سے لوگ تو ان کو پکا پکا کے پاتے ہیں مچھلیوں کو
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ایسا ہی ہوتا ہے اگر برسات کے موسموں میں کیا ہوتا ہے پنی زیادہ گرتا ہے تو سری ندی طالبو میں پانی بھر نی کی وجہ سے مچھلیا اپر اجاتی ہے تو سارے مچورے وہا آس پاس کے لوگ انھے مطلب پکڑ کر لے جاتے ہیں
جی جی ماشاللہ بلکل ہاں آتی ہیں نا ان کے تو مزے ہی ہو جاتے ہیں برسات کے موسم میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ یہ ساری چیزیں تو مطلب ج جن لوگوں کو کو محسوس کرنے ملتی ہے انہیں کے لیے بہتر ہے اب جن کے گھر پاس رہتے ہیں ندی تالابوں سے وہ لوگ ہی جا کر پکڑ سکتے ہیں ا ہم تو نہیں جا سکتے ہمارا گھر تو کیونکہ دور ہے ہاں
جی جی ماشاء اللہ بالکل اب ایسے نا گرمیاں بہ مجھے تو نا گرمیوں کا موسم میرے حساب سے صحیح بھی ہے اور بےیکار بھی ہے گرمیوں میں کیا ہے نہ تو کچھ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ کچھ زیادہ آئلی چیز کھا سکتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب گرمیوں میں کیا ہوتا ہے ہمیں ساری چیزیں دیکھ کرنی پڑتی ہے اور ایک سیما میں رہ کر کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ چیز زیادہ کھا نہیں سکتے زیادہ ہم باہر نہیں گھوم سکتے نہیں تو ہمیں لو پکڑ لے گی اس سے بھی ہماری طبیعت بگڑ جائے گی اور زیادہ کچھ ہم بےیکار کھا لیں گے زیادہ تیل والی چیزیں کھا لیں گے تو اس سے بھی ہماری طبیعت بگڑ سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے
جی جی ماشاللہ بلکل کہیں جانے آنے میں بھی دقت رہتی کہیں جا بھی نہیں سکتے نہ کہیں آ سکتے کیونکہ اتنی اتنی گرمی لگتی ہے بہر نکلنے میں اتنا پردوشن س پھیلتا ہے کہ کی کوئی حد ہی نہیں ہو اتنی گرمی لگتی ہے باہر نکلنے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ
جی ہ نا بس گرمیوں کے موسم میں یہ فائدہ ہے کہ فریج کے رکھیںے ٹھنڈے پدارھ را ہوا جیسے کہ فریج کا رکھا ہوا آم تربوز اور کنو وغیرہ آپ کھاؤ تو ان سے کیا سکون ملتا ہے اور لسی وغیرہ پیو آپ
جی وہ تو ہے گرمی کے موسموں میں بس ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا ہی دل کرتا ہے ایسا لگتا ہوتا ہے بس دن بھر ہم ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں ہی پیتے رہے کھاتے رہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں دن بھر بیٹھے رہے ہیں تو لگے گا کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہائے بار بار ایسا ہی لگتا ہے گرمیوں کے موسموں میں بس
جی جی ماشاء اللہ بولا نا گرمیوں کے موسم میں واٹر پارک بن نہانے کا مزہ ہی کچھ لگتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں نا شام کے ٹائم کہیں گھومنےجاؤ تو تھوڑا اچھا لگتا ہے اور دن میں توپھر نکل شام کے ٹائم پہ
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ گرمیوں کے موسم میں شام میں گھومنے کا الگ ہی مزہ ہو تا ہے کہ دن بھر اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی گرمی میں ہم رہتے ہیں پھر شام میں تھوڑی سی ٹھنڈا سا موسم ہوتا ہے تو اس میں باہر جانے میں باہر گھومنے میں وہ الگ ہی تھوڑا تازگی ملتی ہے شریر کو
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں کتنا سکون ملتا ہے صبح کی چائے صبح کی د کتنا سکون دیتی ہے
سردیوں کے موسم میں تو ہم جو چیزیں کھا لیں وہ ہمیں بہتر لگ تی ہے چاہے وہ سبزیاں ہو پھل ہو یا پھر ہم کچھ باہر کھا رہے ہیں کچھ گھر میں بنا کر کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں اتنی بہتر لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں سب سبزیوں کا تو الگ ہی سواد آ جاتا ہے
ج جی جی ماشاء اللہ اور نہ سردیوں کے موسم میں گرم پکوڑی ہو حلوا ہو اور پراٹھے ہو آلو کے کچوڑی ہو اگر آلو کی چیزیں زیادہ ہوں تو اچھا لگتا ہے سردیوں کے موسم
صحیح فرماریا ہمیں تو سردیوں کے موسم میں گاجر کا حلوا کھانا بہت بے حد ہی پسند ہے مطلب کہ ٹھنڈ میں مست گرم گرم حلوا ہم گھر میں بناتے ہیں وہ اتنے مزے کا حلوا ہوتا ہے ہم اسے کھاتے ہیں ہمارا تو دل ایک دم خوش ہو جاتا ہے کھا کر
جی ماشاء اللہ بالکل مجھے بھی نا بےحد ہی زیادہ پسند ہے گاجر کا حلوا میں بھی کھاتی ہوں سردیوں کے موسم میں
کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور نا سردیوں کے موسم میں آپ
تو موسم پسند ہے
جی مجھے نا سب سے زیادہ سردیوں کا موسم پسند ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں جانے آنے میں بھی دککت نہیں رہتی ہے اور چاہے کیسا بھی کھا لو کیسا بھی پی لو چاہے کیسے کپڑے پہنو آپ بس آرام سے رجائی میں
فرما رہی ہیں آپ
آرام ملتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں نہ کچھ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں سب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کیا نقصان کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کچھ کہا بھی نہیں سکتے سردیوں کے موسم
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
ہاں اور نا مجھے نا جو برسات آتی ہے نا تو پیڑوں پر ہرے بھرے پتے دکھائی دیتے ہیں پھول پتی چاروں طرف پھل وغیرہ دکھائی دیتی ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے قسم سے
اور سردیوں کے موسم میں تو سبزیاں اتی اچھی آتی ہیں اور پھل فول سارے اتنے اچھے اچھے آتے ہیں کی انہیں کھانے کا تو الگ ہی مزہ آ جاتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل نا آپ نا رجائی میں بیٹھ مونگ پھلی کھنا اؤ تو کتنا اچھا لگتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمیں بھی ان ساری چیزیں کو مطلب ہمیں سردیوں کا موسم اتنا زیادہ پسند ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بس سردیوں کا موسم ہی رہے پھر اس کے بعد گرمی آتی ہے تو پھر تو پورا ہمارا دماغ ہی بالکل خراب ہو جاتا ہے گرمی میں تو گرمی کا کا موسم ہمیں بالکل بھی پسند نہیں ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے موسم کے بات میں پر گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا
ہمیں بھی بہت بےحد ہی زیادہ اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے چلیے اللہ حافظ